ہلو آواز آ رہی ہے
اور یہ
ہوں کیسے ہو
ہم ہم ٹھیک ہے بھائی جان آپ کے وعلیکم السلام بھائی جان آپ کے جو
بس سب خیریت ہے اللہ کی رحن سے سب امی جان ابو جان سب خیریت ہیں آپ کی گ میں صاب
اب میں کہہ رہے ات میں بھائی جان
اچھا اچھا اچھا اور آپ کھانا بھانے سے کاپی کے فری ہو یا خر نہیں
نہیں نے بھائی جان ہم بالکل فری ہے آپ بتائیے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے آج
تو راجستان کا جو پٹن استل ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں
آ جان آپ پورا آج کا ٹاپک اب نہ رہے گا نشے سے یت والی وستوؤں کو چھونا نشے کے لیے رہے گا اپنا آج کا ٹاپک ٹھیک ہے آپ ستوشٹ ہو تو بات کرو
کیا
نشے کے اوپر رہے گا جو لگ نشے کے آدی ہو چکے ہیں ان نے نشہ کیسے چھڑایا
ہاں بالکل بالکل بہت بالکل بھائی جان آپ صحیح فرما رہے ہیں آپ نشرے کے اوپر ٹاپک لیتے ہیں وہ بھی اچھا ہے
آپ ہماری بات سے آپ ہم سے بات کرنے کے لیے سنتشٹ ٹھیک ہے پہلے یہ بتائیے ہم کو ہاں تو بھائی جان آپ پہے ہم میں یہ بتائی آپ نے اپنی گریجویشن کہاں سی تھی
بھائی جان ہم نے اپنی گریجویشن راجستھان سے ہی کی ہے میں راستھان کا ہی رہنے والا ہوں اور جیسے میں نے اپنی میں میں نے گریجویشن جو کی تھی جو بہ ایک انگلش لٹریچر سے ایک جگررافی سے اور ایک شاید ہسٹری سے ج
بہت چیز کی تیاری کر رہے ہو آپ اتنی اچھی گریجویشن پر آپ
اب میں کمپٹیشن میں ٹیچر کی تیاری کر رہا ہوں
کمپٹیشن ٹیچر کی بہت بڑھیا بائی جان اللہ آپ کو کیریئر کر کے آپ کی نوکری جلدی آ جائے
ہاں میرا ویسے بھی اگلے مہین امتحان بھی ہے اور جیسے کہ بھائی جان آپ نے جو فرمایا کہ نشے پر بات کر لی جائے تو اچھا ہے کیونکہ دیکھو آپ نے دیکھا بھی ہوگا آپ کی سماج میں اور ہماری سماج میں اور ہمارے چاروں طرف جو لوگ ہیں وہ نشے کے آدی ہوتے جا رہے ہیں جس سے کہ ان کا بہت ہی زیادہ نقصان ہوتا جا رہا ہے اور سواستھ پہ بھی ہانیکارک پرباب دیکھنے کو مل رہا ہے
بالکل بھائی جان بالکل تو نشے کی پرباد کرنے سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ سنوش تو کیم سے
ہاں بالکل وہ بولا تھا تو پہلے کہ ہم سنٹ ہیں جبھی تو بات کر رہے ہیں سنتشٹ ہیں تو اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟
وزن ایک طریق نس کی دنیا میں س کا منشیہ اس کے اتنا آادی ہو چکا ہے کہ منشیہ کو بنا نشے پتے کے رینا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا
ہاں بالکل بھائی جان آپ صحی کہہ رہے ہیں کیوںکہ ہمیں بتایا تھا آپ نے کہ کچھ جو لوگ ہیں وہ دیکھو آپ سبروں شراب کا سیون کرتے ہیں دھومر پان کرتے ہیں بیڑی تمباکو کنی جردہ کیا کیا لوگ نشہ کرتے ہیں جس سے ان کا جو ہے وہ دن پرتیدن ہانیکارک ہوتا جا رہا ہے اور نشے کی لت سے ہوتے جا رہے ہیں
فھدان میں آپ کو ایک معاموے سے بات بتا دوں گڑی گٹکا سگریٹ پانی ای یہ زیادہ وہ نشہ نہیں ہے سب سے زیادہ نشہ ہوتا ہے ایک شراب کا جو بہت بنکر ہوتا ہے اور نشہ اپنے مانو شریر کے اندر بہت زیادہ پرھاوت ہوتا ہے اس نشے کے ماددھیم سے کچھ لوگوں کی متو بھی ہو چک ہے اس دنیا میں بہت سے پیشنٹ ہیں جو کہ آج کل ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں نشا کرتے ہیں ان کا لیور ویور کمزور سب بالل کل بہت ساری پریشانی ہو چکی ہے نسا ایک ایسی چیز ہو کیا بھائی نسا ایک ایسی چیز ہے بھائی جان سا ایک ایسی چیز ہے بائی جان جو ہر کوئی منشی کو موت کے گاٹ اتار سکتا ہے بالکل ایک تھوڑی سی چوک کے کارن اپن اپنی جان بھی جا سکتی ہے نشہ بہت خراب چیز ہے
ہاں بالکل بھائی جان آپ جو فروار ہیں وہ بالکل صحی فوان ہیں کیونکہ دیکھو ید ہم اتدک ماتا میں کسی اللکحل یا ہم شراب کا سین کرتے تو وہ جو ہمارے شریر کی جو کڈنیاں ہوتی ہیں ان میں وہپریت وپریت پرباؤ ڈالتا ہے جس سے کہ جو ہے کہ جو ہماری ماس پیشیوں میں ہے وہ وہ رم جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو آکسیجن لیول ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے اور جو خون ہوتا ہے اس میں بھی بہت ساری پریشانیاں آنے لگتی ہیں اور جو نسا کا اتدک سیون کرتا ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو اس کا شریر ہے وہ دبلا پتلا ہو جاتا ہے اس س سوچنے اور سمجھنے کی جو شکتی ہوتی ہے وہ چھین ہو جاتی ہے یہی کارن ہے کہ ہمارے جو امی جان ابو جان ہے وہ اس چیز کی تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں ہمارے جیسے بھی ہمارے دھرم میں یہ جو نشا کا سیون کرنا ہے شراب کا سیون کرنا وہ آرام مانا گیا ہے اور ہمارے گھر میں ہم کبھی بھی نشہ کا سیون تو بالکل نہیں کرتے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ نشا کے سیون کرنے سے وہ خود ویکتی کا شریر خراب نہیں ہوتا بلکہ وہ پورے جو پروار ہوتا ہے اس کا اس کو بھی سماپت کرنے کی کگارپ ہو جاتا ہے جس سے اس کی جو بھی بی وی بیگم جو ہوتی ہیں وہ بھی ایک روڈ پر آنے کی ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کا سب کچھ گھر پروار برباد ہو جاتا ہے اس نصیبت میں
بھائی جان میں آپ کو ایک بات بتا دووں اگر جس گھر میں ایسے پتا بہچ رہا تھا تو ٹینشن رہے گی گھر والے پریشان رہیں گے
ج
ار سب کچھ اور پیشے کا بھؤ بالکل بہت بہنگا رہےا پیسہ نہیں ایک نشا ایک ایسی چیز ہے جو منش کو ک اگر کوئی بہت بڑا آدمی بزنس مین ینات مر میں لگ گیا تو وہ بھی ایک طریقے سے نیچے گر سکتا ہے بالکل بھی میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں آج کی دنیا میں اگر نشے جیسی چیزیں بند نہیں ہو سکتی تو سرار کو اپنی کرسی چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ نشا بہت بنکر چیز ہے اور جہاں تک دیکھا جائے تو سرک نشے کے اوپر کوئی مدا نہیں اٹھاتی بلکہ ہر کوئی چیز پ جی ایسٹی لگاتی لیکن نشے کے اوپر زیادہ جی ایس ٹی نہیں ہوتا اس پہیادہ زیادہ پیشے نہیں بڑھائے جے اب پیٹرول پہ پیشے بڑھ چکے ہیں لیکن ابھی نشے پر بالکل بھی نہیںبٹائی گئی اس کے مادھیم سے ہم یہ جاگرک کرنا چاہتے سب کو کہ نشے کو یا بند کرا جائے بالکل کیوںکہ گھر پریوار انیک سماج بہت زیادہ اس سے پیڑت ہے بہت زیادہ گر پریوار فیملی بہت زیادہ اچے بہت زیادہ پریشان ہے بیوی بچے گھر میں پیشے نہیں ہے بالکل بھی اتپتی اپنا جو کہ نشہ کر کے
ہم بالکل بالکل بالکل بھائی جان جو آپ سمال وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھو جو لوگ نشا کر رہے ہیں اس کے لیے وہ لوگ ذمے دار ہیں اتنی اس کے لیے جو وہاں کی جو سرکیں ہوتی ہیں وہ بھی ذمہ دار ہے یدی وہ اس کو چاہیں تو وہ اس کو ایک جھٹکی میں بند بھی کر سکتی ہے پرنت وہ ایسا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ایسا اگر وہ بند کر دیں گے تو اس کو جو رجسو کی پراپتی ہوتی ہے جو آرتھک پراپتی ہوتی ہے وہ پراپتی نہیں ہوگی کیکہ آپ نے دیکھا ہوا کہ کہ جو جو جو شراب ہوتی ہے اس کے جو ادوگ ہیں کارخانے اس میں جو بنتی ہے اس سے کیا ہے کہ جو سرک ہوتی ان کو بہت زیادہ دھن کی پراپتی ہوتی ہے جس سے کہ ان کا جو رج کوش ہے وہ بھرتا ہے یہی کارن ہے کہ وہ اس کے لیے بند کرنے کی کوئی بھی قواعد شروع نہیں کرتے ہیں نہ ہی کسی پرک کی ہلچل کرتے ہیں اس لیے ہمارا یہی فرض بنتا ہے کہ جو نصب کے جو لوگ ہیں وہ آدی ہو چکے ہیں ان کو ادک سے ادھک جاگروک کرا جائے ان کے لیے جو نشا مکتی ابھیان ہے وہ بھی چلا جائے اور جو بھی نش مکت گرہ ہوتے ہیں ان میں سدار گرہ میں ان کو بھیجا جائے جس سے کہ یہ نشے کی جو لت ہے وہ اس کی سماپت ہو جائے ختم ہو جائے اور اس کے پرریوار کو بچایا جا سکے کہ یہ ہمارا سب سے بڑا فرض یہ ای بنتا ہے کہ ہمیں جو نش گے آدی جو لوگ ہیں ان کو ادک سے ادک جاگروک کیا جائے ان شراب چھڑانے کے لیے ان کو بہت ہی ادک ماترا میں پریرت کیا جائے
میرے باس ہ بائی جان جو ویکتی شریر کا ہی نقصان کرتا ہے بقاع وہ پیسے بھی اپنے جیم سے پیسے بھی خرچ کرتا ہے اور اپنے شریر کا نقصان ایک ایسی چیز ہے جو منشیہ کو کچھ کچھ بھی کرا سکتی ہے وہ چوری بھی کروا سکتی ہے نشے کے بنا ویکتی بالکل بھی نہیں دے سکتی اگر اس کو ایک دن شراب بھی ملے گی تو وہ کچھ بھی کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا لیکن اس کو نشے کی ہنڈریڈ پرسینٹ لت لگ گئی تو اسے نشا چاہیے تو چاہیے کیونکہ بھجن نشا ایک ایسی چیز ہوتا ہے جو جمی جائیداد سب کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن ہوتی ہے جو بالکل بھی نہیں چھوٹتی ایک نشے کی لتی جب ویکتیوں کو روک لگانا چاہیے اپنے آپ کو جب جاگگرت کرنے بچے ہوتے ہیں ان کو اس پر اس چیز پر روک لگانا چاہیے اس کے اوپر آندولن ہونا چاہیے کیوںک شراب ٹگے بند کرے جائے لیکن آج کل کے زیادہ تر چھوٹے بڑے بچے اور کوئی بچے آج کل شراب کے آدی ہو رہے ہیں آپ کو پت ہے آج کل کا ب ب جو کہ پڑھنے کی عمر میں نشے کا شوق کر رہا ہے دارو بیڑی سگریٹ بٹکا ایسی چیزوں کا ان کا ان کو ان کے فیوچر سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ان کو صرف چاہیے تو صرف نشے کے لیے ہی چاہیے نش ایک ایسی چیز ہے جو ویاکتیت کو مجبو کچھ کر سکتا ہے اگر د اس چیز سے جاگروک ہو وہ نش نشے چھوڑ سکتے
بالکل بھائی جان آپ جو فرما رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے کیونکہ دھو ہمیں چھٹے چوٹے بچے وں کی جو بالکل بھی ان کی جو صحت کا خیال رکھنا چاہیے کیک نشا کے بارے میں جیسے ہماری جو باوی پیڑیاں اگر وہی سے گرست ہو جائیں گے جو ہمارے آنے والا جو بوشیہ ہے وہ بالکل اندکار ہو جائے گا کیکہ نشا ہے ایک ویکتی وشش کوئی نہیں پربو کرتا بلکہ اس کے جو پوری پرریوار ہوتا ہے اس کی جو پوری فیملی ہوتی ہے اس کو بھی نشے کی قرست میں لے لیتا ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں وہ کہ جس کا باپ پیتا ہے مطلب جوس کے ابو شراب کا سیون کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا آنے والی پیڑھی میں اس کا جو بیٹا ہے اور جو اس کا یہ جو والدین ہے یعنی کوئی بھی وہ وہ بھی دھیرے دھیرے اس کو شراب کا سیون کرنے لگ جاتا ہے کیوںکہ وہ دیکھا دیکھ دھتا ہے وہ دیکتا ہے کہ میرے سے جو بڑے ہیں بزرگ ہیں وہ نشا سون کر رہے ہیں تو اس کو بھی عادت لگ جاتی ہے اور آنے سمے میں وہ بھی اس کو سیون کرتا ہے جس سے کہ پورے پرباپ پر جو پورا پروار ہوتا ہے اس میں جو وپریت پرباؤ پڑتا ہے اور اس کا جو گرو ہے وہ ایک بیماری کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے اسی لیے ہمیں اس چیز سے جاگروک ہونے کی بہت ادک آوشکتا ہے اور یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نشے سے دور رہنا چاہیے اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس چیز کےتی سبھی لووں کو جاگروک کرنا چاہیے کہ ہمیں نشے سے دور رہنا چاہیے ہاں اور ویسے بھی آپ سے ج بات کر بہت اچھا لگا نصب اور ہم نے بات کی وہ بہت ہی انشاء اللہ بہت اچھا رہا
جیھ
اللہ حافظ بھائی جان
بہت م مجھ
ہیلو
کیا بھائی جان آ ہیلو بھائی جان آ سے بات کریے بہت اچھا لگاھیہ واد آپ
اللہ حافظ
ہلو خدا حافظ بھائی جان
ا